السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی کھیر ج آپ
جی میں بالکل خیریت سے ہوں آپ سنائیں
جی الحمد للہلہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی آپ بتائیے آپ کیس سے ہو
جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے
جی آج ہم آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ پر بات کریں
جی بالکل
مطلب انسان کے لیے دیکھو ضرورت ہے ایک آج کے دور میں دیکھا جائے تو آن لائن شاپنگ کرنا کیونکہ انسان آج کل کے جو نائنٹی نائن پرسینٹ انسان ہے وہ بزی رہنے لگے
جی
کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کم عمر میں سکسیز پانا تو مطلب جی جی جی کوئی اسٹڈی کے اعتبار سے یا پھر کوئی اپنے کاروبار کے اعتبار سے ہر چیز میں بزی رہتا ہے تو اس کے لیے میں بیسٹ سمجھتا ہوں کہ یار وہ آن لائن شاپنگ ہے اس کے لیئے ہر چیز کو آن لائن اویلیبل ہے آج کے ٹائم
جی بالکل ہر چیز اویلیبل ہے اور ویسے آپ کا کیسا انوبھو رہا ہے آن لائن شاپنگ کے لیے
جی جی دیکھو میں مطلب شاپنگ وغیرہ دیکھو میں کم ہی کرتا ہوں باقی جو مطلب گروسری وغیرہ کا سامان دیتا ہے تو ہمارے آف لائن ہی آتا ہے
جی
باقی جیسے بائی چانس کوئی چیز نہیں مل رہی تو پھر وہ آن لائن منگائی جاتی ہے
تو آپ زیادہ آف لائن خریدی خریداری زیادہ پسند کرتے ہیں
نہیں نہیں دیکھو میں میں شاپنگ ہی کم کرتا ہوں مطلب میں کیا بولتے ہیں مطلب میرے کو ایک تو وقت نہیں ملتا
جی
اور مطلب جو مطلب اتنی ضرورت نہیں پڑتی نا ابھی سنگل ہے نا اس وجہ سے جی باقی اگر ساتھ میں کوئی آپ کا پارٹنر وغیرہ رہتا ہے تو پھر اس کے کام بھی آپ کو ہی کرنے پڑتے ہیں اور آپ کے کام بھی آپ کو ہی کرنے پڑتے ہیں شاپنگ وغیرہ کے اعتبار سے
بالکل
جی ان کے ساتھ بھی جانا پڑتا ہے پھر ان کو کہیں گھمانا بھی ہوتا ہے تو مطلب
بالکل درست فرما رہے آپ
اس سے بہت زیادہ مطلب کیا ہے کار میں آ جاتی ضرورتیں پڑ جاتی ہے انسان کی باقی یہ بھی الحمد للہ ابھی کل ہی شاپنگ کر کے آیا ہوں میں اب دیکھیں گے ان شاء اللہ کے بھی چار پانچ مہینے
جی ضرور نہیں ہمارا جو آن لائن کا جو اسٹارٹنگ کا جیسا انبو رہا نا وہ اتنا خاص نہیں رہاتا بٹ ٹھیک ہے پھر دھیرے دھیرے ہمیں پھر بھروسہ ہوا اس چیز کہ نہیں آن لائن شاپنگ بھی کافی فائدے مند ہے تب جا کے تھوڑا ہاں لگا تھا ورنہ ہم زیادہ تو آف لائن ہی خریداری پسند کرتے ہیں
او اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں صحیح ہے دیکھو آن لائن نیا نیا ہے نا تو ہر چیز کو انسان کو ٹرسٹیڈ ہونے میں مطلب جی جی جی بالکل بالکل بھروسہ مند
چیز منگوائے تھے تو وہ غلط آیا تھا ہاں اور پھر جی تو پہلا بولتے نا کہ جو پہلا ہوتا ہے وہی اگر خراب ہو جائے نا تو پھر دوسرے کا من ہی نہیں کرتا دوسری دفعہ
بالکل بالکل وہی ہوتا ہے نا جیسے آپ کے آپ کسی انسان کو جان د مطلب ادارن کے طور پہ اب آپ کی ملاقات ہوتی فرسٹ ملاقات میں ہی وہ بدتمیزی کر دیتا ہے یا کچھ ایسا شبد بول دیتا ہے تو آپ کا مطلب وہ کتنا ہی اچھا ہو لیکن آپ کا ہ ہاں اس سے دل اٹھ گیا ایک بار تو اٹھ گیا پھر وہ کتنا نہیں گڑ گڑا یا آپ کے سامنے نہیں میڈم یہ ریٹرن ہو جائے گا نہیں میم اب سے غلطی نہیں ہوگی تو نہیں بھیا من اٹھیا ن ب اس چیز سے
جی بالکل جی ایسا ہی ہوتا ہے نا پ نہیں ہم پھر بھی دوسری دوسری دفعہ ہم نے کوشش بھی کی تھی پھر اس کے بعد نہیں اس کے بعد اچھے سامان آئے تو پھر ہمیں نہیں یہاں دھیرے دھیرے بھروسہ ہو گیا اس کے کہ نہیں آن لائن شاپنگ میں کافی فائدے مند ہے
بالکل بالکل ہاں تھوڑے ٹائم کے لیے مطلب من اٹھ جاتا ہے پھر اگر وہ اچھا ہو جاتا ہے تو من واپس آ جاتا ہے
جی تو پھر نہیں ایسا ہوا تھا ہم نے کچھ منگائے تھے وہ تصویر میں کچ اور دکھ رہا تھا اور جب ریل میں ہمارے پ پاس آیا تو کچھ اور نکلا ہاں ہاں ویسا کپڑا ہی تھا تو
کپڑے وغیرہ جی آپ کو ایک بتاؤں کپڑے وغیرہ جو منگاتے ہیں اپن اپن کو ٹرسٹ جو ویریفائڈ ہے تو ان سے ہی آ اپن کو ایپ وغیرہ کے تھرو منگانے چاہیے
نہیں وہ ویریفائڈ ہی ایپ تھے بٹ ایسا ہے نا کہ کپڑے کی کوالٹی ہم دیکھ کہ نہیں پتا کر سکتے تے نا
تو آگے میں یہی سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ کو ٹسٹیڈ سے کرا آپ نے بٹ یہ ہوتا ہے جو ڈس لے پہ دکھتا ہے وہ ڈسپلے کلرڈ ہوتا ہے اور جو اوریجن میں جو آتا ہے وہ اجنل کلرڈ ہوتا تو آپ کو مطلب ففٹی مطلب فائیو سے ٹین پرسینٹ آپ کو فرق ملے گا ڈیفینٹلی
بالکل
اپن چاہے اس کو مطلب فون کو کھول کے اسکرین ڈسپلے کلر ملاائے اوریجنل ملا تو وہ نہیں ملے گا جی جی کچھ ایسا ہوتا ہے اور کوالٹی کی جو آپ بات کریں الحمد اللہ آپ نے اچھی بات کہ یہ جو کوالٹی ہے نا مطلب لکھی رہتی ہے اس پ میں
جی
شاید ہو سکتا ہے لکھنے والے تھوڑی مسٹیک کر دیتے ہ یا پھر اپنے سمجھنے میں تھوڑی غلط کر دی تو
ہو سکتا ہے نہیں وہ وہ لکھتے کچھ اور ہے وہ آیا کچھ اور تھا تو وہ ایک دم لائگ بولتے ن من اڈگی اوشی سے پھر ہم نے اس کے بعد سے کپڑے کبھی آن لائن نہیں منگائے اس کے بعد سے ہم نے آف لائن ہی خریداری کی ہے سب
م میں بھی آن لائن کپڑے مطلب منگاتا ہی نیو باقی ایسے برانڈ وغیرہ کے رہتے ہیں تو وہی میں پرچیز کرتا ہوں
جی بالکل
کیونکہ برانڈیڈ میں مطلب وہ ہوتا نہیں ہے کوئی چانس کے یار وہ چینجنگ ہوئیں گے یا پھر اس میں کوئی ڈیفیکٹ آیا کیونکہ ان نارمل منگاتے ہیں تو ان کا تو کوئی پتا نہیں نا بھائی کس کمپنی کا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کہہ نہیں سکتے ان کا وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں ان پہ کوئی اپن کیس بھی نہیں کر سکتے
جی
ہ جی اب برانڈیڈ تو اپنی امیج بناائے رکھنا ہے بائی برانڈیڈ کو وہ مطلب کروڑوں کی کمپنی ہے تو وہ ایسا فروڈ نہیں کرے گی نا آپ کے ساتھ اس لیے میں اس پہ ہی ٹرسٹ کرتا ہوں اور انیں سے مطلب انیں کے برانڈ وغیرہ خریدتا ہوں جی
جی
باقی آف لائن تو مطلب ریگولرلی جو کپڑے پہننے رہتے ہیں مجھے وہ آف لائن ہی پرچیز کر کے آتا ہوں ابھی مطلب کل ہی پرچیز کر کے آیا ہوں میں
جی
جی باقی دیکھو آف لائن بیش سمجھتا ہوں میں اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہے یا پھر گھومنے کا من ہے آپ کو تو شاپنگ بھی جاتی ہے اور گھومنا بھی جاتا ہے دونوں کا مکسپ ہو جاتا ہے
نہیں پھر آن لائن آف لائن شاپنگ ہمیں کافی پسند ہے کہ یہاں پہ ہم یہاں پہ کوئی چیز پسند نہئے اس میں ورائٹی مل جاتی ہے ب اور گھومنے بھی مل جاتا ہے سھ میں اور ہاں ویسے بھی گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں اچھا نہیں لگتا ایسے شاپنگ کر رہے گھر بیٹھے ہیں ایک خاص نہیں لگتا اگر ہاں وقت ہی کمی ہے ہمارے پاس تو ضرور ہم کیہلے ورن باہر ہی جانا پریفر کرتے ہیں ہم
بالکل بالکل مطلب کہ گرلس وغیرہ کے کپڑے بھی مطلب ان کا مطلب برانڈیڈ مطلب لیتے نہیں ہے نا کی برانڈیڈ بہت آئی فائی آتے ہیں اور باقی پھر وہ
جی جی بالکل
بالکل بالکل
تو
بے شک بابا جی تو ہاں میں یہ کہ رہ تھا مطلب گرلس وغیرہ کپڑے ہیں نا زیاد تر مطلب وہ نارمل ہی لیتے ہیں تو مطلب برانڈس وغیرہ کے نہیں خریدتے جی تو مطلب ان نارملی چاہیے رہتا ہے تو وہ آپ کو آف لائن ہی اچھا ملتا ہے بیسٹ ملتا ہے کوالٹی پتہ چل جاتی ہے نا آار کے یہ کوالٹی ہے
جی اور ایسا ہوتا ہے نا کہ دھیے آف لائن میں اگر آپ جائیں گے تو آپ اس کا مول بھا کر سکتے ہیں
بالکل بالکل بے شنک بے شنک ہاں پانچ سو کی چیزیں تو آپ آرام سے ڈھائی سو تو سو م لا سکتے یہ بینیفٹس ہوتا ہے آپ کو آن لائن میں تو پرڑچس سال سات سو کی دکھا رہا ہے تب ڈلیوری چارج لگا کے سات سو بیس لے ل تو لے لے کیا کر لے
کل وہ ڈیلیوری چارجز ہی اتنا کر دیں گے نا کہ وہ سات سو کی چیز آپ کو ساڑھے سات سو کی ملے گی
نہیں تو پھر بھی اپ نے کم بدل دیا کئی کئی پروڈکٹس میں اتنا لگتا ہے ون فورٹی فائیو
بالکل
اتنا چارجز لگتا ہے ان کی یار پتاہ نہیں کہاں سے منگا رہے ہیں سم سے منگا رہیں گے
جی وہ پروڈکٹ کے اوپر جو سامان ہے اس کے اوپر نربر کرتا ہے نا کہ ہاں کہ اس کو کتنی اچھے سے لے کے آنا ہے سادانی سے لے کے آنا ہے اگر وہ ایک دم سادانی والے چیز ہے ایک دم کہ ٹوٹ نہا جائے تو اس کا اور ایکسٹرا چارج کرتا
جی بالکل اس کا چارجز لگتا ہی لگتا ہے
جی ہینڈلنگ چارجز بولتے ہیں نا ہینڈلنگ چارجز بھی الگ سے لگتے ہیں
جی
درست فرمایا آپ نے
جی کی کئی دفعہ ہم نے منگاائے ہیں نا تو اس میں ہینڈلنگ چارجز الگ لگتے ہیں ڈیلیوری چارجز الگ لگتے ہیں تو وہ چارجر سے ملا کے نہا وہ سامان سات سو کا آٹھ سو اتنا ہی بہ ہو جاتا ہے تو اس سے اچھا آن لائن ہی بہتر لگتا ہے پھر ہمیں
ارے ابھی آج ہی فی الحال میں نے دیکھا تھا ٹو سکس ایٹ کا کو پروڈکٹ تھا
جی
اب اس کو ہولڈر لگانے جا رہے ہیں تو ون فورٹی فائیو اس پہ ڈیلیوری چارج لگا مطلب چار سو کچھ کا پڑ رہا ہے آپ کو یار یہ مطلب دکھاتا تک کیا ہے کر تک کیا ہے باقی وہ یہ مطلب آسانی سے اویلیبل نہیں ہے
اچھا نہیں پھر تو آپ کو وہیں سے لینا پڑےا اگر اگر کوئی چیز آسانی سے مل جاتی تو پھر تو آپ آف لائن لے لیں
جی
میں بول رہی ہوں اگر آپ کو وہ چیز اگر آف لائن مل رہی ہے تو آف لائن لے لیں
آف لائن ٹرائی کی تھی بٹ نہیں مل رہ نا وہی تو کہہ رہا ہوں بائی یہاں کا نہیں ہے مطلب کسی اور ادر جگہ کا ہے جی جی تو اس کا ڈلیوری چارج بھاری ہے اس وجہ سے اب کیا کر رہے مجبوری میں پھر کرنا پڑتا ہے
بالکل وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے پھر جی
یہ ہوتا ہے آن لائن کا دیک پڑھنا اگھی آف لائن ہی بیٹ سمجھتا ہوں میں کہ یار مطلب جو پروڈکٹس کا ریٹ ہے اسی ریٹ میں آپ کو ملے گا اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈک کنٹ بھی مل جائے جی جی جی بالکل بالکل بے شکور آپ بتائیے آپ کا انوبو کیسا ہے آن لائن کو
جی میرا بھی ایسا یہ ہے جی شکریہ آپ سے گفتگو کر کے کافی اچھا لگا
جی جی جی بالکل بالکل ابھی
کافی اچھا لگا آپ سے انوبو جان کے